ہیلو ہیلو
ہلو
جی ہیلو
ہلو
السلام علیکم السلام علیکم اور سب بتائیے کیسے
اور سب بڑھیا ہے اپنا بتائیے آج وقت ملا یاد کرنے کو
ہاں ہاں جی یہ وقت ملا کیا کرے بہت بزی رہ رہے ہیں آج کل تو ٹائم نہیں لتا رہتا
ہ ہاں اس کے پاپا بھی آج ہی کی تاریخ پہ مطلب تھا نا آج ادھر جانا باہر جانا تھا
ہاں ہاں ہاں
اس لیے ہ وہ باہر گئے ہوئے ہیں
ٹھیک ہے نا ہاں ہاں
ہاں سب ٹھیک ہے ہوں ہوں
اور چائے چائے وغیرہ
ہاں ابھی بنائی ہوں جسٹ اور بتائیے اپنا بتائیے آپ کے ابا کیسے ہیں
ٹھیک ہےابا ٹھیک ہے آپ کے امی ٹھک ہے اچھے ہیں اچھے ہیں ٹھیک ہے
ہاں ام آپ کی ایک باجی بھی تھی نا
ہاں شادی ہو گئی ہے نا ان کی لاتے ہر طرف کو بھی جی
ہاں ان کا نکاح ہوا یہ مارچ میں جی میری ہے
ا ہ ہ اور بتائے
اور سب کیا ہو رہا ہے اور کام کو لے
کچھ نہیں ابھی بس جسٹ جھاڑو لگا رہی تھی
ہ
ہاں ہ اور آپ کا ہو گیا چاے
ہاں کی امی بھی ہلو
کیا بول رہے تھے ہاں ہیلو
کریں آپ کی امی بھی کام کرتی ہے ناں
ہاں کرتی ہے وہ بھی سیاح ہیں
ہاں آپ کی امی بھی کام کری ہے نا
ہاں سیاح میں ہے صحیح
ہاں سیاح کا کام کرتے ہیں چلیے اچھا ہے کچھ تو اپنا وقت وقت دے رہی ہے کام پے کچھ کر رہی ہے تھوڑا ٹائم نکال رہی ہے اپنے کے لیے
ابھی تیوہار ویہار نہیں ہے ناں ادھر
نہیں ابھی تو کچھ نہیں ادھر تجیہ ختم ہوا تجیہ میں کتنا پریشانی ہوا تجیہ وجیا لے کر بزی رہے ادھر اسی لیے وقت نہیں مل پا رہا تھا
تھا اس میں کوئی نہیں تھوڑا سا نکالنا ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے
ہاں ہم نہیں کال کرتے آپ کال کر لیا کی جئیے کبھی
ہاں ہاں ضرور ضرور کریں گے اور سب خیریت
ہاں سب ہاں خیریت ہے
ہلو اور کچھ بتائیے آپ کے یہاں کہاں تک پڑھائی کیے ہیں
یے پڑھائی ہے پی جی ہاں پی جی کا کمپلیٹ ہو گیا
پی جی کمپلیٹ ہوا کون سا اب یے
پولیٹیکل آنرس سے ابھی ایم اے آر ڈی کر رہے ہیں
ہاں ایم اے آر ٹی کر رہے ہے
ہاں اور جنتی انجم ہے نا جنتی انجم ہے ایک اور میرے ساتھ میں تو وہ بھی کر رہی ہے اور ہم لوگ دونوں کو بولی
ہاں ہمم
جنتی انجم ہیں آسیہ
آمم ہمم ہمم آپ میٹرک کتنا میں کر لیے تھے
میٹرک تو میرا اب دو ہزار دس میں ہوا ہے
دو ہزار دس میں اور وہ گریجویشن
گریجویشن تھوڑا دیر ہوا تھا یے سولہ میں
سولہ میں
ہوں
کافی وقت ہو گیا جس کا گریجویشن کیے ہوئے بھی آپ کا
ہاں کافی وقت ہو گیا
ہمم
اور آپ کہاں سے ابھی
کیا
آپ میٹرک کب کیے تھے
میں دو ہزار بارہ میں کی تھی میٹرک
اچھا بارہ میں
ہمم ہاں دو ہزار چودہ میں آئی ایے سی کی تھی ہاں دو ہج سولہ میں بی جی کی تھی انیس تک انیس میں پھر دو ہزار اکیس بییس میں پھر نکاح ہو گئی
ہاں ہاں ہاں بیس ایکیس میں نکاح ہوئی ہے نا
ہوں ہوں
اچھا ہے چلیے
ہوں
اور تو یہی سب گزارش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ میں ہو جائے
ہاں میں بھی ایسے ہی گزارش کر رہی ہوں کہ کچھ فارم وم بھر رہی ہوں کہ کسی طرح کہیں بھی ہو جائے کہیں سیٹل ہو جاؤں تو اچھا رہے گا صحیح صحیح وقت پہ رہتے ہوئے ہو ہو جائے کیونکہ بچے بھی ہو رہے ہیں نا بڑے سے پڑھائی خرچہ ادھر کا ادھر کا سب کچھ ہو رہا ہے ن
سب کچ اور آج کے میں نا جب تک ہسبینڈ وائف دونوں نہیں آپ کام کریں گے تو نہیں چلنے والا
ہاں صحیح بات ہے ان کے ابا بھی تو کیا کریں ان کے ابا بھی کہتے ہیں کہ پڑھائی کرو سن تو لیکن کیا کرے پر اب کہاں سے کام مطلب کھانا بنانا بچے کو دیکھنا سب کچھ ایک دو تو کہاں سے ہو پاتا ہے چے ہاں کیا
سبھی چیز دیکھنا پڑتا
ہاں سبھی چیز دیکھنا پڑتا ہے نا ابو امی سب کو دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کے ابو انکو پینو کے ابا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے ہوں
اور بتائیے
اور سب بڑھیا ہے
بڑھیا ہے نا سب بڑھیا ہونا ہے
ہ ہ اور کیا کھانا بنائے تھے
آج کھانا ابھی تو دوپہر میں بنائے تھے کڑھی چاول
ہوں ہوں
چاول بناائے کے
ہوں
ابھی کچھ بنائے آج تو کراش ڈے ہے کل جمعہ ہے نا جمعہ کو ادھر تو مارکیٹ لگتا ہے
ہاں ہاں جمعہ میں تو میرا بھی ایسے ہی ٹائم ہو جاتی اتنا ٹائم ہو جاتا کیونکہ اس میں بھی او دھونا پوچھنا تھوڑا سا صحیح ہے وہ کرنا صاف صفائی پھر جمعہ کرنا پڑتا ہے
سارا دن نکل جاتا ہے کام بہت زیادہ ہرا
دیر کے بعد پھر سے نماز پڑھنا بیگم نے میرے کو بھی تھوڑا دیر بعد ہم کو بھی نماز پڑنے پڑے گی دو تین ٹائم پڑھ پڑتا پڑھتا تھا نا ٹائم لگ
جی جمعہ کا دن اٹھتے سب صبح اٹھتے ہیں جمعہ کے دن جلدی جلدی سارا
ہاں بہت جمعہ کا دن تو ٹائم ہی پتا نہیں چلتا ہے
ہمم
ہمم جمعہ گٹا دن تو بچے لوگ کو بھی چھٹا چھٹی رہتی ہے نا اسکول میں
ہمم ادھر پنے یہاں نہیں رہتی ہے جس جگہ پے ہم رہتے ہیں وہاں پے نہیں رہتے
وہاں پے نہیں رہتی ہے ہاں وہ ادھر اتوار کو رہتا ہے لیکن میرا بچہ مدرسہ میں پڑتا ہے تو پھر جمعہ کوئی رہتا ہے نا اس کو چھٹی ایسے جی اسکول میں پڑھیں گے تو بچے تو پھر اتوار کا چھٹی ہوتا ہے لیکن میرے بچے تو جمہ کو ہی ہوتا ہے چھٹی ابھی چھوٹی ہے تو مدرسہ سا ڈال دی ہوں اس کو ہمم
جمہ ہے اج جس جگہ پے رہتے یہاں پے جمہ کا بہت بڑا مارکیٹ لگتا ہے
ہاں آ ہاں چمہ کو اتنا بھیڑ باڑ نہیں ہے لیکن لگتی ہے ہمم
اور کیا آئیے کبھی دعوت پے بریانی بناتے ہیں
ضرور آئیں گے آپ اپی آئیے ہے میرے گھر دعوت پے بچے کا ہوگا نا ابھی میری ایک دیدی کا ن دیدی کا نکح ہوگی نا تو دعوت دیں گے رہے آپ کو پہلے ہی پہلے ہی تاریخ ہاں اس کا تاریخ فکس ہوگا تو میں بتاؤں گی آپ کو تو آپ جرور آئیے گا نمنترن ہے آپ کو میرے گھر پے ہیلو
جی ہیلو ہاں جرور آئیں گے
ہاں ہاں
آئیں گے ہسبینڈ کو بول رہے تھے کی چلیے گا اس پر گھومنے ادھر بورے تھے ان کے نکاح میں چلنا بولے ٹھیک ہے چلیں گے
ہمم ہمم اور بچےلوگ کا طبیعت ٹھیک ہے ابھی
ہاں طبعت ٹھیک ہے ایک چھوٹی والی بیٹی کو طبیعت نہیں تھا فیور تھا تو آج دکھا کر لیں تو
آج کل تو میرے بچی کا اتنا سردی جوکام کجلی وغیرہ ہو رہے ہیں اب یے ریسے یے مطلب یے اس کے وجہ سے پتا ہی نہیں چل رہا ہے ہج آج کل قیامت بھی دیکھیے نا کتنی آندھی طوفان آ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھیے کیسے قیامت ڈھا رہے ہیں کیسے قیامت ڈھا رہے ہیں کی اتنی تو کبھی دھوپ کبھی گرمی اتنی ٹھنڈی کبھی کچھ کبھی کچھ ہو جاتی ہے
کبھی کچھ کبھی موسم کی وجہ سے سارا بیماری ہو رہا ہے
ہاں سارا بیماری موسم کی وجے سے ہی ہو رہی ہے اس میں
ابھی تو ادھر آج بارش بھی نہیں ہوئی ہے ایسے بادل ہے بارش نہیں گرمی بھی بہت زیادہ
ہاں ادھر ادھر تو آج بہت دھوپ تھی بہت تیز دھوپ تھی آج